ہیلو کیا حال ہے بھائی
بڑھیا بڑھیا اور بتاؤ آ رہی آپ کی جی جی آ رہی ہے رہا آپ آ میری آ رہی ہے آپ کو
ہاں
ی اچھا اور بتائیے کیا کھایا آپ نے آج
آس تو بھائی کھائی ہیں پنیر پنیر نہیں تھی شاہی پنیر اور
کئی مزہ ہے کہ آپ ساہب پنیر کھا رہے ہم لوگ تو یہاں دال روٹی مل جاتی ہے وہی کا لیتے ہیں
ارے تو آاز بج سو ن
ہاں
صاحب پنیر کے ساتھ پھر ہانڈی پنیر
ہوں
ہوں اس کے ساتھ بس وہی تو کھائے ہیں گھی والے لگا کے یار
واہ گھی کی بٹر کھایا لگا کے آپ نے
بٹر تھا اس میں بہت ڈیلیزیئس ٹیسٹ تھا اس کا
واہ بھائی تمہارا ہی بڑھیا ہے یار
تو آپ دالی کھائیں
ہاں یار دال روٹی جو مل جاتی ہے گھر میں ممی بنا دیتی وہی کھا لیتا ہوں میں
ہم تو باہر کھائے تھے
باہر کیا کھائے باہر مطلب کتنا بل بنا آپ کا پھر
بل تو بن گیا تھا تھوڑا زیادا کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے
ہوں ہوں
اچھا ریسٹورینٹ تو ٹھیک ہی تھا اچھا تو کیا ہی تھا سروس اس کی تھوڑی صحیح نہیں تھی
ہاں يا پر یہ تم اچھی جگہ پہ گئے نہیں ہو گے
نہیں جیسے دو تین جگہ گئے بھائی لیکن وہاں کیا ہوا کہ آ لائٹ وائٹ نہیں تھی تہ اس والے میں کیا تھا تھوڑا سا لائٹ وائٹ تھی تو اس کے وہ چکر میں چلے گئے
اچھا اچھا
ہ یہی پرابلم ہو گئی لیکن تب لائٹ تھی اس کی وجہ سے گئے کھانا تو اچھا ہی تھا لیکن سروس صحیح نہیں تھی ریسٹورینٹ کی
سروس یار کیا بتائیں سروس ریسٹورینٹ کی اچھی رہت تی بٹ آپ گئے نہیں ہوں گے اچھی والے میں
کے جائیں کوئی اچھی جگہ
اب اچھی اب میں بتاؤں وہاں جائیےاب آپ
ہاں اب آپ سے ایک بار ایڈوائس لے لیں گے تب جائیں گے
ہاں ایک بار ڈسکس آپ کر لیجیے
اور صبح بس دال چاول بھی کھائے ہیں
ہاں یار دال چاول کی سیوا ممی روٹی بناائی تھی چوکھا بنائی تھی وہی چاول سے سان کے کھایا ہوں بڑھیا سے بیھ کے ہاں بھائی
چوکھا تو ہمارا فیوروریٹ ہے
چوکھا کے ساتھ لال والی مرچ ہو مس کے تب تو مزہ آ جاتی ہے
پانی آ گیا دال بھات چوکھا
ہاں ہاں جیسے کہ میں بھی اب میں بھی اپنے دکان پہ ہوں نا تو اگر جیسے مان لیجیے کوئی اگر آ جاتا ہے
ہاں میں بتا دوں گا آپ کو
ہاں ہاں ایک بار بتا دیجیے گا پھر ٹھیک رہ
ہاں ہاں میں بتا دوں گا آپ کو اور بتائیے آپ کا دھندا پانی کیسا چل رہا ہے
دندا پانی تو ٹھیک ہی چل رہا ہے بگوان کی کرپا ہے سب
صحی یہ بھگوان کی کرپا بنی رہے آپ سے اور بتائیے بال بچے کیسے ہیں
وال بچے بھی ٹھیک ہی ہیں ایک بڑا والا دیکھیے
بڑا والے کا مطلب تھوڑا سا زیادہ ہی بڑی ہے ان کی ہائٹ اور چھوٹے والی کی آپ کی بہت چھوٹی ہے ہائٹ
ہاں ہاں یہ ہے بڑے والے کی چھوٹے والی تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے بڑے ہو جائیں گے سب تو ہو جائے گا دقت ہے بس
چیک کر لیجے تھوڑا سا
کہاںاں دو ہی بچے تو ہیں
اچھا ہاں دو ہی ہیں یہ بھی ہم دو ہمارے دو صحیح ہے اچھی بات ہے
ارے تو یہی صحیح بھی ہے ہم دو ہمارے دو ہم دو ہمارے دس اچھے نہیں ہیں نا
صحیح صحی بات
دو یہاں رہتا ہے پھر آپ ان کو خوش بھی رکھ سکتے ہو ان کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ سب ٹائم اسپینڈ کرنا بہت صحیح رہتا ہے
ہاں صحیح کہہ رہے
اور آپ بھی کتنے ہیں
میرے تو یار ابھی تو فی الحال میں نے پلان نہیں کیا ہے کروں گا وائف سے ڈسکس کر کے
ارے شادی کو دو سال تو ہونے والے ہوں گے
ارے تھوڑا بہت دقت ہو جاتی ہے
نہیں نہیں سوچ سمجھ کے ڈسیزن دیجے گا
جی جی آپ نے سوچا تھا کرنے سے پہلے
سب کہ ہم تو ہمار ایک سال کا بعد ہی ہم نے پلان کیا تھا
اچھا اچھا
اس کے بعد چنٹی منٹو پیدا ہوئے
آپ کافی تیز ہیں ڈونٹ ٹیک نیم آپ کافی تیز ہیں اور بتائیے
اور تو سب ٹھیک ہے
پورے دن میں آج آپ نے کیا کیا کیا
پورے دن میں تو وہی بس آدہ دن تو ریسٹورینٹ میں ہی گزر گیا
ہوں
پھر تھوڑا بہت گھومنے چلے گئے
آپ گھومتے بہت میں دیکھ تا ہ آپ اسٹیٹس لگاتے رہتے گھومتے بہت ہو آپ کس کے ساتھ گھومتے ہو آپ
گھومنا پسند ہے کچھ فرینڈس ہیں خاص
آپ میرے ساتھ تو کبھی نہیں گھومتے کہ بھائی کو بھی لے چلیں کبھی گھما دیں
ایک دو بار آپ کے ساتھ گئے ہیں لیکن آپ تھوڑا بزی رہتے ہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں
ب جی تو یار کیا کریں کام دھندا کا تھوڑا ہے یار کام آئیں گے نہیں تو پھر بیو بچے کھلائیں گے کہیں سے
وہی کہہ رہے ہیں نا اب ہم جان رہے ہیں کہ آپ بزی رہتے ہیں اس کیسے ہم زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں
ہوں یار اسی لیے آپ بزی نہیں رہتے ہیں
چلا جائے گا کوئی اس میں دقت نہیں ہے کبھی آپ
بزی آپ نہیں رہتے ہیں
کئی بڑھیا جگہیں گھومنے پھرنے چلیں گے
بزی آپ نہیں رہتے ہیں
نہیں رہتے ہیں لیکن اب یہ کہ اس مم جو ہماری جاب ہے اس میں ہم ٹائم نکال لیتے ہیں ہمارا سر تھوڑا چھٹی بھی رہت زیادہ مل جاتی ہے
آپ ابھی لوور کاسٹ میں آتے ہیں
نہیں نہیں ہم تو اپر کاسٹ میں ہیں
آئی مین مطلب لوور انکم میں آتا ہے سوری
ہاں ابھی تو اسٹارٹنگ ہے
ہاں کوئی نہیں میں سکھا دوں گا آپ کو دھیمے دھیمے پھر آپ کی بھی ارننگ اچھی ہوگی
ہوں ارننگ اچھی ہوگی تبھی تو پھر ٹھیک رہے گا نہیں تو پھر کیا مطلب کرنے کا
ہوں دونوں بھائی پھر ساتھ میں کمائیں گے
ہ کمائیں گے پھر گھومیں گے
ہوں
ساتھ میں
ضرور ضرور
فیملی کے ساتھ ایک بار کہیں چلیں گے دونوں بھائی ہماری فیملی اور آپ کی فیملی
ہاں دونوں ساتھ میں ٹرپ پلان کیا جائے گا
ہوں
ہ اور جی بتائیے ب گاڑی واڑی کا شوق ہے ارے گاڑی میرے کو بہت اچھی لگتی ہے
ہاں
جی
آج تو ہم نے ایک بہت خطرناک گاڑی چلائی
اچھا میرے ساتھ آج تین لوگ بیٹھے تھے
اچھا
ہاں
جو تین لوگ کو بیٹھتا ہے بیچ والا بندھا نہیں بیٹھ پاتا ہے کہیں بھی صحیح سے
ہاں صحی کہہ رہے ہے بیچ والا دب جاتا ہے آگے سے پیچھے سے سب جگہ سے
آج ہم بھی ہم یہاں بیٹھے تھے نا
پر کبھی کبھار بیچ میں بیٹھنے میں فائدہ مل جاتا ہے
نہیں آپ ہماری بات سنی ایک بار بہت پہلے کے بات ہم بیٹھے تھے بیچ میں تو جو ہمارے پیچھے بھائی بیٹھا تھا ارے اس کا جو ہینڈ تھا نا اتنا گرم
بر ہاں اچھارح کیا ہاتھ ہے کہ کوئی
مطلب کیا چیز ہے بہت گرم باڈی سا لگا تھا اس کو بہت فیور تھا
اسپیکر پہ ہے گیا اس کو ہٹاجیے گر
نہیں نہیں اسپیکر کا تو کوئی آپشن ہی آواز
آج گھوچ رہیے ایسا لگ رہا ہے ہاں آپ آئی تھنک شاید آپ کا جو کمرہ ہے اس میں گونج رہا ہوگا آپ اکیلے ہیں نا نہیں آپ اکیل اکیلے ہیں نا کال نہ کٹ کریے گا آپ بتے جئیے جی بتائیے اور بتائیے یہ بتائیے اچھا آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں کھانے میں چوتیاں تو نہیں بناتے ہیں آپ
نہیں نہیں کھانے میں تو ا زیادہ کچھ نہیں بنا پات ہیں ایک دن سیکھیں گے اب جی تو دھیرے دھیرے ابھی تو ہاتھ بٹ بتا رہے ہیں
کوئی نہیں دھیمے دھیمے آپ سیکھ جائیں گے
ابھی تو بنانے والے لوگ ہیں بنا رہے ہیں کبھی کبھی بنا دیتے ہیں کچھ
ہوں گی وائی بنا دیتی ہوگی گرم گرم پھر رات میں آپ ڈیوٹی کر کے آتے ہوں گے تو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوگی وائف آپ کی ایسا ہے نا
مرے تو آپ کی وائف نہیں کھلاتی ہے آپ کو
نہیں یار میری وائف تھوڑی سی شرما جاتی ہے
ارے تو بھابھی جی کو ہم کھلا دے
نہیں نہیں ایسا نہ کریے
کیوں کیا ہو گیا؟
ہوں آپ کو لگ رہا ہے پیسہ زیادہ ہی کمانا ہے
اب سب یہی مہمایا کے لیے تو ہو رہا ہے
ہاں یار بھائی کیا کرو گے پیسہ یار کسی کا نہیں رہتا ہے تو پھر اچھا نہیں رگتا ہے پھر
نہیں نہیں ضروری ہے یار یہ سب پیسہ ضروری ہے سب کے لیے
بہت بہت
ہ نہیں آئے گا تو تو دیکھو اگر جس کے پاس نہیں آئے گا اس کو کوئی پوچھتا نہیں اور آئے گا تو آدمی قدر بھی کرتا ہے نا
ہاں یہ بات بھی ہے صحی کہہ رہے ہو قدر
تو یہ سب چیزیں تھوڑی ضروری ہوتی ہیں جتنی آپ محنت کرتے چلو
بہت بہت ضروری ہوتی ہے
باقی بات رہی کھانا پینا بنانے کی آد رات کے گھر میں بنائیں گے
کھانا تو میں ابھی بہت بنا لیتا ہوں میں روٹی چھوڑ کے بس دال چاول
ہم سنے ہیں کہ آپ پنیر والی میگی بہت اچھی بناتے ہیں
ارے ہم تو پھر کھائیں کھلائیں گے تو آپ اپنا ہاتھ بھی کھا لیں گے اتنا اچھا بناتا ہے
اتنی اچھی بناتے ہیں کیا
ہاں تو بہت اچھی بناتا ہوں
ہوں تب تو کبھی کھائیں گے ضرور
جی جی ضرور آئیے کبھی گھر پہ آپ کو بنا کے اپنے ہاتھوں سے چکھائیں گے
ہوں جذرا کیا بتائیں ٹائم کیا ہو گیا ہوگا
کیا ہوا
ٹائم کیا ہو گیا ہوگیا
نہیں اس کی د دقت نہیں ہے مطلب رہے تھوڑا بہت رہتا ہے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے کوئی دقت دقت نہیں ٹائم کا ایشو کیا ہے چلیے اچھا پھر میں آپ کو کرتا ہوں میں کچھ دیر میں کال ٹھیک ہے
ہاں تھوڑا کام ہم بھی کر لیں
ہاں ہاں آپ کام کر لیجیے میں پھر کرتا ہوں اوکے
اوکے اوکے بائے بائے گڈ نائٹ